السلام السلام علیکم ورحمتیک ہو بار پہ سات کہ کھانا کھایا آپ نے
ہاں ہاں آپ نے کھانا کھایا
ہاں جی میں نے کہایا آج اسکول میں ٹیچر نے ایک بہت اہم مز و پر بات کی اور میں اس کے بارے میں تمہارے تمہاری رائے بھی جاننا چاہتا ہوں
کیی آپ کے بیٹھ کر ر کی آواز آ رہی ہے
تھوڑی س
اچھا ضرور بتاؤ کس موزوق
آس ٹھیک ٹیچر نے پی پیچھے برائیا کرنے یہی
اوک
گہی بات کے نقصانات کے بارے میں بتایا مجھے لتا لگا کہ یہ ہم سب کی زندگی سے جڑا ہوا مسئلہ ہے
بالکل ٹھیک کہا اکثر لوگ اسے چھوٹی بات سمجھتے ہیں لیکن اصل میں یہ بہت بری عادت ہوتی ہے جب لوگ کسی کے غیر مو موجودگی میں اس کی برائی کرتے ہیں تو اسے یہ بات کہتے ہیں
ہاں اور مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی لوگ مذاق یا گپ شپ سمجھ کر بھی یہ کام کرتے ہیں
بالکل کچھ لوگ دوستوں کی محفل میں دوسروں کی کمزوریاں بیان کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ عادت رشتوں کو خراب کر دیتی ہے
ٹیچر نے بھی کہا تھا کہ اگر کوئی ش ہمارے بارے میں پیھ پیچھے بات کریں تو ہمیں بہت برا لگتا ہے اسی طرح جب ہم کسی اور کی برائی کے کرتے ہیں تو اسے بھی تکلیف ہو سکتی ہے
یہ بات بالکل درست ہے ہر انسان عزت اور احترام چاہتا ہے جب اس کے پیٹ پیچھے اس کی برائی کی جاتی ہے تو اس کا بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے
میرے خیال میں رہی بات کی وجہ سے دوستیاںب بھی ہاں جی ج گ بت کی وجہ سے دوست دیاب بھی ٹوٹ جاتی ہے
صرف دوستیاں ہی نہیں بلکہ یہ خاندانی رشتے بھی متاثر ہوتے ہیں کبھی کبھی ایک چھوٹے کسی بات کو ادھر ادھر پہنچانا پہنچ سچنا دیا جاتا ہے اور پھر لڑائیاں شرو ہو جاتی ہے
میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہر وقت دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈتے رہتے انہیں اپنی غلطوں غلطیاں نظر نہیں نہیں آتی
یہ انسانی فطرت کی کمزوری ہے ہمیں دوسروں کی کمزوری دیکھنے کے بجائے اپنی اصلاح پر توجہ دینی چاہیے
اگر کسی میں واقعی کوئی بری عادت ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے
اگر کسی کی بلائی مقصول ہو تو اسے تنہائی م نرمی اور محبت کے ساتھ مشورہ دینا چاہیے دوسروں کے سامنے یہ پیھ پیچھے اس کی برائی کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے
یہ بات مجھے بہت پسند آئی اس طرح ان انسان کی عزت بھی محفوظ رہحتی ہے اور اس
کیاا
اصلاح بھی ہو جاتی ہے
ک اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی عزت کرے اور ان کی کمزوری کو چھپائے
آج کل سوشل میڈیا پر بھی لوگ ایک دوسرے کے بارے میں آپا ہی اور بری ہی بات ہے پھیلا چیرےتے
ہاں اور یہ اور بھی زیادہ نقصان دہ ہے کیونکہ اق بار چند لوگوں تک نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیئے ہیلو
جی
ذرا کرونا ہے لی وان بعد میں کاؤ گی
اچھا اچھا بالکل ہر بات شیئر کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہیں ہم کسی کے ج آزادی تو نہیں کر رہے ہیں
تمہارے خیال میں لوگ گ بات کیوں کرتے ہیں
اس کی کئی وجوہات ہو سکتے ہیں کچھ لوگوں حس کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں اور کچھ اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے اور کچھ صرف آدر کی وجہ سے
اسد واقعی بہت بری چیز ہے جب انسان دوسروں کی کامیابی سے جلتا ہے تو پھر اس کی بارے اس کے بارے برائی کرنا شروع کر دیتا ہے
جی ہاں لیکن کامیاب اور اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی کامیابی پر خوش ہو اور ان کے لیے اچھی دعا کرے
میں نے سنا ہے کیا اچھی صحبت بھی انسان کی آدو تم کو بہتر بناتی ہے
یہ بالکل سچ ہے اگر ہم نیک اور اچھے لوگوں کی شحبت میں رہم تو ہم بھی اچھی باتیں سیکھتے ہیں لیکن اگر ہم ہر وقت گ بت کرنے والوں کے ساتھ رہیں تو یہ عادت ہم میں بھی آ سکتی ہے
اس لیے دوست چننے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے
جی ہاں دوست وہ ہونے چاہیے جو ہمیں اچھائی کی طرف لے جائے اور برائی سے روکے
اگر کسی محفل میں لوگ کسی کی قیبت کر رہے ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے
سب سے پہلے انہیں نرمی سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر وہ نہ مانے تو ہمیں اس گفتگو کا حصہ نہیں بننا چاہیے
یہ بہت اچھی بات ہے کم از کم خود ہم خود اس بارے میں سکری
ہاں ہاں ہاں اس برائی میں شریک نہیں ہونا چاہی بالکل ہر انسان اپ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ اگر لوگ پھ پیچھے برائی کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی تعریف اور حوصلہ افزا ا زائع کرے تم مشل بہتر ہوتا ہے
ہ میں بھی اسی بات سے متفق ہوں اچھے الفاظ لوگوں کے دل جیت لیتے ہیں جبک برا بری باتیں نفرت پیدا کرتی ہے
امن اور محبت قائم رکھنے کے لیے ہمیں اپنی زبان کا خاص خیال رکھنا چاہیے
بالکل زبان چھوٹی سی چیز ہے مگر اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں ایک اچھا جملہ کسی کا دن بنا سکتا ہے اور ایک برا جملہ کسی کا دن دکھا سکتا ہے
خاص کی گفتگو سے مجھے یہ سبق ملا ہے کہ ہمیں کسی کی پیھ پیچھے برائی نہیں کرنی چاہیے اور نہ کسی کی برائی سن کر خوش ہونا چاہئے
اور مجھے یہ سبق ملا ہے کہ اگر ہم اچھا معاشرہ چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زبان اور اپنے رویہ کو بہتر بنانا ہوگا
ہاں جی عام جو یہ لوگ بھیڑھ پیچھے بلایا کرتے ہیں وہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں کامیاب ہوتے ہیں
ہاں بالکل پیر پیچھے برائی کرنے سے اللہ تعالی ناراض ہو جاتا ہے
ہاں جی اور
ہاں جی میں نے بھی سنا میں نے ادھر اس گام میں پڑھا تھا
جی میں انگلش میں ایک ٹاپک بھی تھا بیک بائٹنگ اس میں بھی لکھا تھا ایک
جی کیا ٹاپک
یہ انگلش میں ایک ٹاپک بھی تھا
کیا نام تھا اس کا
بگ بیائٹ
جی اور آپ کیا بتا رہے تھے چپسمت خوان
میں نے شاید ہزار بار آپ کو بولا جپسمارکب بھی بعد میں کہو گی
ہاں ہاں اسے نیند ہی نہیں چلتی اسی لیے میں کھاتی ہوں
اچھا یہ ڈسٹربنگ لگتا ہے بہت زیادہ
اچھا اچھا ٹھیک اور آپ نے کھانا کھایا تھا
ہاں میں نے کھانا کھایا تھا آپ نے کھانا کھایا تھا
ہاں سبزی کیا بنی تھی
ارے سبزی بنی تھی ٹماٹر اور یہ چکن
اچھا ٹھیک ٹھیک ہمارے گھر میں بھی سیم وہی تھا
اچا ٹھیک ٹھیک
ہاں مرغا مرغا تھی یا مرغی تھی
امیتا مرغی ہم تھی مری آپ کیا تھی ہمیں تھی مرغی
میں نے ٹیسٹ نہیں کیا تھا
اچھا ٹھیک تھا میں نے ٹیسٹ لے کر لی تھی مرغی
اچھا اچھا ٹھیک ہے
ہاں اس کو ہم کشمیری میں کیا بولتے کالج کوور
ا کیا
کالج کوول مرغی کو
مجھے کیا مرغی تو بولتے ہیں کوکر
ہاں آدے وہ وہ نا گجر وہ بولتے ہیں مرغے کو کالجكور
اچھا اچھا ٹھیک ہے
ہاں جی
ویسے بھی ہمیں کشمیری کی یوز کرنی ہے
ہاں ہم تو بچپن سے ہی اردو کیے جاتے ہیں
ہاں ہاں اور ا یہ بتاؤ مجھے کہ آپ کو سبجیکٹ کون سا پسند ہے
مجھے سب سے زیادہ پسند اردو ہے
مھے بھی لیکن مجھے زیادہ انگریزی میں دلچسپ کی لگتی ہے
او اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک مجھے یہ لگا تھا کہ میں نے سنا تھا اردو پڑھنا نہیں آتا ہے لیکن آگے آگے جب جاتے ہیں نا پھر پریکٹس خود ہوتی ہے عادت
ہاں جی مجھے آج کل پڑھنا بھی بہت اچھے طریقے سے آنا ہے اور لکھنا بھی میں آج سب کچھ ایسے ہی لکھ پاتا ہوں مطلب نا
چلو امید ہے ہم دونوں ہمیشہ اچھی باتیں کریں اور دوسروں کی عزت کرنے کی کوشش کریں گے
چلو ٹھیک ہے ان شاءلہ ان شاء اللہ ال حافظ